ہلو السلام علیکم ورحمۃ اللہ و برکاتہ
ہاں وعلیکم السلام میرے بھائی کیسے ہو یار گھر پہ سارے کیسے ہیں
بھائی جان میں بڑھیا ہوں اللہ کی مہربانی ہے میں ٹھیک ہی ہوں تو میرے گھر پہ بھی سبھی ٹھیک ہے آپ کے گھر پہ آپ کے والد صاحب امی جان اور بھائی بہن کیسے ہیں
میں یار بالکل اچھا ہوں میرے والد اور والدہ سارے اچھے ہیں سارے اچھے سے ہے سارے اپنا خیال رکھے ہیں
اچھی بات ہے تو آپ نے کھانا کھا لیا
ہاں میں نے کھانا کھا لیا بس اپنے والد صاحب کے ساتھ کچھ باتیں ہو رہی آج کل نشہ بہت اہم ہو چکا ہے نش اای چیزیں اتنی عام ہو چکی ہے اسی بارے میں بات کر رہے تھے میرے ابا جاں
چلیے یہ بہت ہی اچھی بات ہے آپ نے ان ان سے ا اچھی باتیں ت تو میں بھی اسی بات پہ اسی مطلب ٹاپک بات کرنا چاہتا ہوں یہ بہت ہی اچھا ٹاپک ہے جب ہمیں اس ٹاپک کے بارے میں پتتا چلے گا اس اس کے بارے میں معلومات ملے گی کہیں نہ کہیں پھر ہم اس مشین سے دور ہی رہیں گے دوستوں کو بھی بولیں گے اس سے دور رکھنے رہنے کے لیے ہے نا بھائی جان
ہاں یہ تو اچھی بات ہے یہ تو اچھا موضوع ہے بات کرنے کے لیے کیونک انسان کو پتا ہونی چاہیے جو نشہوری چیزیں ہے اور نشہ ہے یہ آج کل کی زندگی میں کتنا کتنی خراب چیزیں بن چکی ہے اس نے تو ہماری نسل تک خراب کر رکھی ہے تو اس موضوع پہ بات کریں کرنا بڑا ہی اہم چیز بن گیا ہے
ہاں بھائی جان تو ڈرگ ایڈکشن جو مطلب کہ آج کل بہت ہی اور عام طور پہ دیکھ رہے ہیں بہت ہی زیادہ لوگ اس میں ملوث ہو رہے ہیں تو ڈرڈ ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے آج کل جب کوئی شخص نشے کی عادت کا شکار ہو جاتا ہے تو اس کے لیے اس عادت کو چھوڑنا بہت مشکل ہو جاتا ہے تو آہستہ آہستہ مطل کہ ا اس نشہ اس کی زندگی پر قبضہ کر لیتا ہے نشا صرف صح کو ہی نقصان نہیں مطلب کہ نہیں پہنچاتا مطلب کہ نشید صرف صحت کوہ ہی نقصان نہیں پہنچاتا بلکہ انسان کی تعلیم گھر دوستی عزت اور ت دل کو بھی تباہ کر دیتا ہے اگر آپ کو پت ہو تو تو جو لوگ نشہ کرتے ہیں نا میرے بھائیک ان کی سوچ اور فاصلے کمزور ہو جاتے ہیں وہ اکثر غصے میں رہتے ہیں اداس رہتے ہیں اور دوستوں سے دور ہو جاتے ہیں ہے نا تو آج کل بہت سے مطلب کہ نوجوان غلط دوستوں کی صحبت کی وجہ سے نشے کی طرف چلے جاتے ہیں کچھ لوگ صرف مطلب کہ تجربہ کرنے کے لیے شروع کر دیتے ہیں لیکن کچھ لوگ مل کی تنہائی پریشانی یا ذہنی مل کے دباؤ کی وجہ سے نشہ کرتی ہیں لیکن بعد میں یہ ایک بری عادت بن جاتی ہے نا
ہاں یہ تو آپ نے صحیح بات کی جو نشہ ہے نشہ تو انسان زندگی کو خراب کر کے دیک دیتا ہے اگر آپ آج آ کل کے لوگ دیکھو گے آج کل کے بچے دیکھو گے وہ سست ہو چکے ہیں سارے دن لیٹے رہتے ہیں مردہ ہو چکے ہیں یہ ساری قصورواد ہی نشہ ہے اس سے اچھا کہ کہ نشہ مکتی پروگرام جوائن کرو نشے سے دور رہو اور باقیوں کو بھی سکھاؤ کہ نشہ کتنی غلط بات ہے اس اس سے نشہ وی چیزوں سے بس انسان کا ذہن خراب ہو جاتا ہے اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے اور بای کچھ نہیں جو نشہ خود کرتا ہے یا نشہ دیتا ہے کہ کسی کو بھی اس کو خود تو کچھ نہیں ہوتا ہے اس کو بس اپنے پیسے سے مطلب ہوتا ہے لیکن جو یہ بیچارا نشے میں مبتلا ہو جاتا ہے نہیں نئے سیکھتا ہے اس کی کرنا پڑتا ہے اس کی کی زندگی بالکل خراب ہو جاتی ہے اس کو مایوسی اس کے ذہن پر چہ جاتی ہے اور اس کو اس کو ساری دنیا کی ساری چیزیں خراب لگتی ہے
ہاں بھائی ج تو بائی چانس ڈرگ ایڈکشن جو ہوتی ہے نا اس کی وجہ سے مطلب صحت بہت خراب ہو جاتی ہے دل جو انسان کا دل ہوتا ہے دماغ ہوتا ہے جگر اور پھیسڑے مطب کہ متاثر ہوتے ہیں انسان کمزور ہو جاتا اور اس کی یاداشت بھی کمزور پڑ سکتی ہے تو کئی دفعہ نشہ جان کے لیے بھی خطرناک بن جاتا ہے نشے کا اثر صرف ایک شخص پر نہیں ہوتا اس سے اس کا پورا خاندان پریشان ہوتا ہے گھر کا سکون خ ختم ہو جاتا ہے پیسے ضائع ہوتے ہیں اورش میں بھی د مطلب کہ پڑنے بڑھ جاتی ہے تو معاشرے پر بھی نشے کے برے اثرات ہوتے ہیں جب مطلب کہر جب مطلب کہ جرم بڑھتا ہے چوری اور لڑائی جھگڑہ بڑھتے ہیں بلوک کی ترقی بھی متاثر ہوتی ہے تو کیونکہ ملا صحت مند اور محنتی نوجوان ہی کسی بھی منف کا اصل مل کے سرمایہ ہو گئے ہے نا
ہاں یہ تو آپ نے صحیح بات کہ اگر ہم ہم اس پہ بات کرے کہ نشے کی لت لگنے کی وجوہات کون سی ہے تو یہی ہے کہ کہ لوگ نش کی طرف اس لیے مائل ہوتے ہیں کیونکہ یا تو ان کی بری صحبت ہوتی اکثر نوجوان اپنے دوستوں کے کہنے پر یا کوول بننے کے چکر کر میں نشہ شروع کرتے ہیں یا زندگی کی پریشانی ہوتی ہے بے روزگاری یا کسی بڑے صدمے سے باگنے کی کے لیے لوگ نشے کا سہارا لیتے ہیں کچھ لوگ صرف یہ چیز دیکھنے کے لیے نشہ کرتے ہیں کہ اس کا احساس کیسا ہوتا ہے اور پھر اس کے آادی ہو جاتے ہیں اگر گھر میں کوئی پہلے سے نشہ کرتا ہو تو تو بچوں میں اس کا اثر بڑھ جاتا ہے اور نشے ب بچے بھی پھر نشہ کرنے لگ جاتے ہیں تو نشے کے نشہ کا سما نشے کا کا سماج اور صحت پر بہت ہی برے اثرات ہیں اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے بہت دور رہے گا
ہاں بھائی تو آپ نے بہت ہی اچھی بات ل کیھی ہے آپ کی باتوں سے بالکل سہمت ہ میرے بھائی جان تو اس مسئلے کا حل بھی ہمارے اپنے ہاتھ میں تو سب سے پہلے ہمیں غلط دوستوں کی سربت سے بیھنا چاہیے یہ بہت ہی بڑی بات ہے تو اچھی سبق مل کی اختیار کرنی چاہیے تعلیم حاصل کرنی چاہیے اور اپنا بہت اچھے کاموں میں ب جانا چاہ م کل کتااب پڑھنا اور گھر والوں کے ساتھ وقت گزارنا بہت ہی اچھی یاد آتے ہیں تو ہمیں ان آدونوں پہ غور و عمل کرنا چاہے اور انہیں اختیار بھی کرنا چاہے والدین کو بھی اپنے بچوں پر توجہ دینی چاہے ان سے پیار سے باتیں کرنی چاہے اور ان کی مشکلات کو سمجھنا چاہے اسکول اور کالج میں بھی نشے کے نقصان کے بارے میں مطلب کہ معلومات دینی چاہی تاکہ ہر طالب علم اس برائی سے بچ سکے اگر کوئی شک نشق کا شکار ہو جائے تو اس کا ہملا کہ مزہ نہیں اڑانا اڑانا چاہے مذاق نہیں ہمیں اس کو اڑانا چاہے تو کی مدد کرنی چاہے میرے بھائی اور اس کو علاج اور مط کو حوصلہ دینا چاہیے صحیح رہنمائی اور ہمت سے بہت سے لوگ نش کی لت چھوڑ مطلب چھوڑ کر دوبارہ اچھی زندگی شروع کر سکتے ہیں نا بھائی جان
یہ تو آپ صحیح بات کر رہی ہو کیونکہ یار نشہ صرف ایک شخص کو نہیں مارتا بلکہ پورے گھر کی خوشیاں دفن کر دیتا ہے دماغ کمزور ہو جاتا ہے جگر اور گردے خراب ہو جاتے اور انسان وقت سے پہلے ہی بوڑھا یا کمزور دیکھنے لگتا لگتا جاتا ہے نشے کا آدی جو شکص ہوتا ہے وہ چڑ چڑا رہتا ہے گس ںںںمیں رہتا ہے اور ذہنی مریض بن جاتا ہے یار کیونکہ اگر آپ دیکھو گے نشے کی عادت کو پورا کرنے کے لیے انسان اپب اپنی جمع پونجی بھیج دیتا ہے اور بعض اوقات چوری اور ڈاکہ زانی جیسے جرائم میں ملوث ہو جاتا ہے کیونکہ اس کو ہوتا ہے کہ اس کو نشہ چاہیے کیونکہ نشہ ایک ایسی لت ہے جو نہ چھوٹتی ہے آسانی سے اور نہ ہی اس کو وہ اچھے سے رہنے دیتی ہے وہ ہر دفعہ یہ ہی دماغ میں رہتا ہے کہ مجھے کون سا اپ نشا کرنا ہے اور جب یہ نشہوری انسان کوئی اچھا نشہ کرتا ہے تو پھر اس کو یہی رہتا ہے کہ اب میں دوسرا کون سا نشہ کروں تو نشے کی لت سب سے بری لت ہے
ہاں بھائی جان آپ نے بہت ہی اچھی بات کی تو یہ ملا کی جو ڈرگ ایڈکشن ہے نا بالکہ یہی نشے کی ند تک ملک بہت برا عادت ہے جو انسان کی زندگی تباہ کیا دیتی ہے اکثر لوگ غلط دوستوں کی سحبت پریشانیاں کرنے کی وجہ سے جو آپ نے ابھی ابھی کہا وجہ سے نشے مطلب کہ نشے کا شکار ہو جاتے ہیں تو دھیرے دھیرے یہ عادت مضبوط ہو جاتی ہے اور اس سے مطلب چھٹکارا پانا مشکل ہو جاتا ہے تو ہمیشہ صحت تعلیم اور مستقبل کو بہت نقصان پہنچاتا ہے تو اسی لیے ہمیں ہمیشہ نشے سے دور رہنا چاہیے مطلب کہ ڈرگ ایڈکشن کا اثر صرف ایک شخص پر نہیں ہے بلکہ اس کے خاندان اور معاشرے پر بھی ہوتا ہے نشہ جرم بے روزگار اور ملک قریوم مسائ کو بڑھاتا ہے اس سے ملب کہ برائی سے بچنے کے لیے اچھی صحبت گئر کرنی چاہیے اور اپنے مطلب کہ وقف تعلیم اور کھیل میں گزارنا چاہیے والدین اور ٹیچرس کو بھی بچوں کی رہنمائی کرنی چاہیے اگر ہم سب مل کر کوشش کرے تو نشے سے مطلب کہ پاک اور صحت مند مطلب کہ معاشیاہ بنا سک ا نا بھ جان
یہ تو آپ صحیح بات کر رہی ہو اپ اس کا علاج اور چھٹکارا بھی ہے کہ اب جو منشیات ہیں اس سے چھٹکارا ممکن ہے لیکن لیکن اس کے لیے صبر اور محنت کی ضرورت ہوتی ہے انسان کو
ہاں بائی ج
اگر آپ دیکھو گے بہت ساری نشاور مرکز ہے وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ کہ جو مریض ہے مریض کو ڈاکٹر اور تھریاپسٹ کی دیکھ بھال میں رکھا جاتا ہے جہاں اس کو پورا پراپر ڈٹواکس علاج ہوتا ہے اس کا نشے کا جو جو آدی شخص ہوتا ہے اس کو نفرت کی نہیں بلکہ پیار اور سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ زندگی کی طرف واپس لوٹ سکے اور نماز کے کی پابندی اس کو کرنی چاہیے اس کو کھیل کود میں حصہ لینا چاہیے اور اچھا اچھی ہابیز انسان کا دماغ نشیش سے ہٹا دیتا ہے جب اچھے عادت ہوتے ہیں انسان تو پھر نشہ بھی نہیں کرتا اور ایسے دوستوں سے دور رہنا چاہیے جو ان چیزوں میں م اور ان چیزوں کا استعمال کرتے ہیں تو انسان ان نشاوری چیز چیزوں سے چھٹکارا پا سکتا ہے
ہاں بھائی جان تو آخر میں میں بس یہی کہنا چاہوں گا کہ میں شا زندگی کو روشن نہیں کرتا بلکہ اندھیروں کی طرف لے جاتا ہے ہمیں اپنی صحت اپنے والدین اپنے مستقبل اور اپنے ملک کے لیے نشے سے ہمیشہ دور رہنا چاہیے ہے نا
ہاں یہ تو آپ نے صحیح بات کی
تو بھائی جان اگر ہم نے بات کی ہمیں چاہیے کہ مطلب کہ ہم دوشروں تک بھی یہ باتیں پہنچایا تھا کہ وہ بھی اس کی جانکاری لیے پھر اس سے مل کہ بچنے کی کہ اس سے دور ہے
ہاں یار یہ تو ہماری نسلوں کو تباہ کر رہا ہے اور ہمیں چاہیے کہ ہمب اپنے ارد گرد کے لوگوں پر نظر رکھنی چاہیے اور اگر کوئی اس دل دل میں پھنس رہا ہو تو اس کی مدد کرنی چاہیے چلو یار آپ سے بات کر کے مجھے آج بےحد خوشی ملی پھر کبھی بات کرتے ہیں اللہ حاظ میں جبا اللہ حافظ